ہیلو
ہیلو
السلام علیکم فضا کیسی ہو
وعلیکم السلام نازیہ میں ٹھیک ہوں تم بتاؤ میں تو خیریت سے ہوں
الحمد للہ ہم بھی خیریت سے ہیں یہاں پہ اور وہاں پہ آپ کے موسم کیسا ہے
موسم تو بہت گرمی ہو رہی ہے
اچھا اچھا تپش ہے
بہت زیادہ امس بھرا موسم ہے
جی ہ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے بس موسم کا مزاج ہمارے یہاں بھی کچھ اچھا نہیں ہے گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اتنی تیز دھوپ نک کلی ہوئی ہے صبح سے
جی ہمارے بھی ادھر ایسا ہی حال ہو رہا ہے
جی اللہ جی ایسے فون میں میں نے اپنے موبائل میں ویدر والا آتا ہے نا آپ آتی ہے و ویدروالاچیک کیا تھا تو اس میں بتا رہا تھا کہ بارش ہوگی تو وہ دیکھ کے بہت ہی خوشنما میرا مزاج ہو گیا لیکن لیکن موسم کا مزاج دیکھا تو بارش کا تو کہیں نام ہی نہیں ہے
جی جی صحیح بات ہے دکھاتا ا وہ میپ والے دکھاتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے
جی جی جی وہ اصل میں کیا ہے نا فضا
وہ تو انومان لگاتے ہیں
جی اصل میں میں وہی بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہ جو ایپ ہے وہ صرف نہیں انمان سے تھوڑا سا ہمیں بتا دیتے ہیں لیکن بالکل کل اگر ہم سوچیں کہ ہم ہنڈریڈ پرسینٹ اس کو
جی بی
لیکن لیکن ہاں زیادہ تر مطلب صحیح انمانی ہی ہوتا ہے ان کا کبھی کبھی ہو جاتا کہ کبھی کبھی بارش دکھاتے ہیں لیکن ہوتی نہیں ہے یا پھر کبھی کبھی نہیں دکھ کھاتے تو ہو جاتی ہے
جی
ا و لیکن مطلب آپ کو پورا اعتبار نہیں کر سکتے ہو لیکن پھر لیکن ہے تو چلو ا اچھی ایپ ہے تھوڑا بہت تو آپ کر سکتے ہو اعتبار اس پہ
جی جی بالکل
بتائیے کیا کر رہی تھی کس کام میں مصروف تھے آپ
بس ا شوہر کو کھانا دینے لگی تھی وہ آئے ہیں نا ابھی تو میں نے کہا چلو کھانا دے دیتی ہوں ساتھ ساتھ بات کر لیتی ہوں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بھائی جان آ گئے ہیں تو میں نے آپ کو تنگ تو نہیں کر دیا کال کر کے
نہیں نہیں کوئی بات نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ بات کریں
اچھا اچھا چلیے میں نے کہا میں نے تنگ کر دیا بھائی جان آ گئے ہیں تو ہوتا ہے نا شوہر لوگوں کو اور تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ گھر آئے ہیں تو پوری توجہ ہمیں دی جائے
جی جی بالکل صحیح بات ہے
مطلب بہت کم شوہر ہوتے ہیں جو اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور نہ ورنہ تو جو شوہر ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب میں گھر آؤں تو میری بیگم صاحبہ پھر تو مجھے مجھے ہی توجو دے مجھے کھانا کھانا وانا کھلائے پوچھے بس مجھے ہی میرے ہی طرف توجو رہی انکی
جی بالکل صحیح کہہ آپ
جی اور صحیح ہے بھائی جان
جی بالکل صحیح ہے
اچھا اچھا اور آپ سے اب لڑائی وڑائی تو نہیں کرتے ہیں بھائی جان
نہیں نہیں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوتی اگر لڑائی ہو بی بی ہے ن تو میں منالتی ہوئے انھیں
ماشاء اللہ یے تو بہت اچھی بات ہے دیکھو شوہر بیوی مے لڑائی جگھڑے تو کسکے نہیں ہوتے سب کے ہے ہوتے ہیں
جی جی بلکل
لیکن لیکن اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو منا لے تو
جی صحیح بات ہے اپکے شوہر ٹھیک ہے
جی جی میرے شوہر بہت بڑھیا ہے ایک دم
ٹھیک ہے نہ گھر پہ ہی ہے یا گئے ہوئے ہیں کام پہ
گئے ہوئے ہیں ابھی آنے کا ان کا بھی وقت ہو رہا ہے آنے کا
اچھا اچھا
جی چلو ابھی بات کر لیتی ہوں پھر میرے شوہر بھی آ جائیں گے تو پھر ہمیں بھی ان کو توجو دینی پڑیگی
جی بالکل گئی نہیں کہیں گھومنے نہیں گئی تم
گئے تھے ہم کل گئے تھے
اچھا
کل شام کو تھوڑا سا ایسے ہی گئے تھے پاس میں کہیں یہ تھوڑا کھانے پینے گئے تھے بس
اچھا اچھا
اور تو کہیں گئے نہیں ایسے میں نے بولا تھا شوہر کو کہ ساری چھٹیاں ختم ہوجائیگی تو کہیں گئے تو کہہ رہے تھے کہ سنڈے میں دیکھیں گے کہیں
جی
تو فی الحال تو ایسے کہیں نہیں گئے ہیں بس کل شام کو گئے تھے تھوڑا چکر لگانے
چلو اچھا ہے تھوڑی سی اؤٹنگ بھی ہوجاتی ہے من بہل جاتا ہے اور کیا
جی جی جی بلکل اور بتائے
بس بس بڑھیا
آپ نے کوئی آن لائن شاپنگ نہیں کی
نہیں ابھی تو نہیں کی
آن لائن کرتی ہیں شاپنگ
ہاں تھوڑی بہت کر لیتی ہوں کبھی کبھار
جی میں بھی کر لیتی ہوں کبھی کبھی آن لائن بھی اور آن لائن کا بھی بس یہی رہتا ہے کہ کبھی تو آپ کو اچھی چیز مل جاتی ہے کبھی نہیں
جی بالکل صحیح بات ہے
جی کبھی کئی بار تو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آن لائن میں نے سامان منگوایا تو وہ صحیح نہیں آیا
جی
کب تب تو پھر بڑا من دکھتا ہے کہ میں نے کیوں آڈر کیا تھا سارے پیسے ضایا کردیے
جی جی بالکل صحیح بات ہے
پر کبھی کبھی اچھا بھی اجاتا ہے ایک بار ایک بار میں نے وہ منگوایا تھا اپنی بیٹی کے لیے نا وہ میری بیٹی کا برتھڈے تھا تو وہ میرے بہت ٹائم سے پیچھے بڑی ہوئی تھی کہ امی وہ مجھے لینا ہے بچوں کی سپر چل رہے ہیں نا آج کل ٹمبلر جو چلتے ہیں
ہاں جی ہاں جی
وہ ایسے بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہوگا ا جو فلمی ایکٹریس وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی پکڑے ہوتے ہیں ہاتھوں میں
جی جی
تو وہ کافی کافی رقم ہوتی ہے ان کی کافی مہنگے مہنگے آتے ہیں وہ تو یہ ہاں جی میں نے آن لائن منگوایا تھا اور میں نے تو اتنا مہنگا نہیں منگوا کے دیا اپنی بیٹی کو میں نے تو سستا سا ہی منگوا کے دیا تھا تو وہ تو ورنہ تو آپ کو پتہ ہے چیزیں تو برانڈیڈ ہو تو کتنے کتنے لاکھوں ہزاروں کی آتی ہے لیکن ہم لوگ تو دیکھو مڈل کلاس لوگ ہیں ہم اب بچوں کو خوش کرنا ہے تو اس کے جیسی چیز ہی تو لے کے دینی ہے اب اصل دو یا نکل دو میں نے تو سستا سا اس کو منگوا دیا تھا ایسے ہی
جی سیلیبرٹی تو بہت مہنگے مہنگے کپڑے بھی پہن تے ہیں وہ جو بھی ان کا یوز کرنے کا ہوتا ہے وہ سب کچھ مہنگا ہی ہوتا ہے ہم ان کا مقابلہ تھوڑی کر سکتے ہیں
جی یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے میں بھی یہی بات بولنے والی تھی کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ تو کہاں ہی کر سکتے ہیں ہاں لیکن چلو اب نہیں شوق پورے کر سکتے ہیں سستی چیزوں سے بھی تو ہو جاتے ہیں شوق پورے
جی جی کئی سیلیبرٹی ایسی ہیں کہ مطلب وہ جو فلم مارکیٹ ہوتی ہے نا ان سے بھی شاپنگ کر لیتے
جی جی جی فڑ بازاروں سے ہاں کرتی ہیں تو وہی ہے جب وہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ تو ویسے ہی آپ عوام ہے بالکل ہاں کیا بات ہوگی بھائی جان کہہ رہے ہیں کیا
جی جی وہ بول رہے ہیں پیچھے سے کچھ کہہ رہے ہیں اس کا تو بہت جانکاری ہے
ہاں وہ بولو وہ تو ہے مجھے
ہ جی بالکل
تو میں وہی بتا رہی تھی آپ کو کی میں نے وہ اپنی بیٹی ٹی کے لیے وہ آڈر کیا تھا وہ سپر ٹملر تو وہ میں نے امیزون سے کیا تھا تو وہ جب مجھے ڈلیوری ری ہوئی تو بیٹی کا برتھ ڈے تھا وہ بھی بہت خوش ہو گئی کہ امی نے میری من پسند چیز منگوا دی مجھے وہ جب اس کو کھولا تو اس کا اوپر کا سارا ڈھکن ٹوٹا ہوا نکلا
اچھا
پھر بہت زیادہ اداس
ویسے ہوتا نہیں ہے ایسے کبھی کب بار ہو جاتا ہوگا تو پتا نہیں ہمارے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا ایسا
اچھا اچھا چلو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ایکسپیرئنس نہیں ہوا لیکن میرے ساتھ نا تین چار بار ایسے ہو گیا ہے کہ آن لائن چیز خراب نکلی ہے
جی
تب سے تب سے اب مجھے ڈر لگتا ہے کچھ منگواتے ہوئے ورنہ پہلے مجھے امیزون پہ تو نہ اعتبار تھا اس ایپ پہ مجھے لگتا تھا کہ یہ اچھی ایپ ہے کہ اس پہ ایک دم صحیح پروڈکٹ ملتا ہے
جی
لیکن اب تو امیزون پہ ہی بلکہ سب سے زیادہ مجھے ایسا ہوا ہے کہ کہ تین چار بار جو ٹوٹی ہوئی چیزیں ملی ہیں تو مجھے امیزون پہ یہ اعتبار نہیں رہا اس سے اچھا تو اب میشو ہو گیا ہے
جی سامان ایک ساتھ لاتے ہیں نا تو راستے میں ٹوٹ پوٹ جاتا ہے تو اب وہ بھی کیا کر سکتے ہیں اس میں
جی جی جی یہ تو صحی کہہ رہی ہیں آپ یہ کئی بار راستے میں بھی ٹوٹ جاتی ہے چیز وہاں سے تو کمپنی والے اپنی طرف سے ٹھیک ہی پیکنگ کر کے بھیجتے ہیں پر یا پھر کئی بار یہ بھی ہو جاتا ہے پیکنگ اچھی پ پیکنگ پ اچھا پیسا لگایا ہو تو وہ بھی چیز صحیح رہتی ہے کئی لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسی خراب سی پیکنگ کر کے بھیجتے تو وہ پھر اتنی اتنی دور دور سے چیزیں آنی ہوتی ہیں تو کتنی جگہوں پہ ٹرانسپورٹ چینج ہوتے ہیں بسوں میں ٹرکوں میں مال پھینکتے ہیں یہ لوگ تو وہ پھر چیزیں راستے میں بھی تو ٹوٹ جاتی ہیں
جی صحیح بات ہے
تو پر میرے ساتھ جی جی
ٹھیک ہے میں بعد میں کال کرتی ہوں آپ کو
جی جی ٹھیک ہے خدا حافظ
خدا حافظ